السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
اور فرمائیے کیسے ہیں آپ
جی ہم خیریت ہیں آپ سنائیے آپ خیریت تو
ہاں جی ہم بھی خیریت سے ہے
آپ کی سوہار وہ بھی خیریت ہے تو
ہاں جی
آپ کے سوہر ہیں وہ بھی کھیےر رہتے ہیں
ہاں جی سب کہ گے ہیں
آپ کے بچے
سب خیریت سے
امی جان ابو جان بھائی جان چاچا جان
سب ٹھیک ہے جی سب خیریت سے ہاں جی
ہاں تو جی میں آپ سے بتا رہا تھا کہ آج کل سوشل میڈیا بہت پڑا پہلو بن گیا نا دوہری تلوار کی طرح دیکھو اس کو یوز یوز کرنے کے اوپر ہے جی میڈم دیکھیے میڈم جی اگر اس کو ہم سکاراتمک یوز کریں گے تو ہم کو بہت بڑا فائدہ بھی دیتا ہے اور نہ کا اور نکارا تمکو یوز کریں گے تو تمکو بہت برا
نقصان بھی دے گا ٹھیک ہے نقصان بھی کرے گا
دیکھیے نا میم جی دیکھیے یہ سکاراتمک چیز ہم کہیں دوسری جگہ جاتے ہیں پھنس جاتے ہیں تو سوشل میڈیا کے ریے سے اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں نا اور اس ذریعے سے اگر ہم کہیں پھنس جاتے ہیں اپنی پستکیں نہیں لے جا پاتے ہیں وہاں جا کے اپنی پڑھائی بھی کر سکتے ہیں اور ریویژن بھی کر سکتے بکنگ بک کا گیان بھی لے سکتی ہیں ہے نا جی
بالکل بالکل فائدے زیادہ ہیں نقصان اس کے کم ہے اور جو نقصان ہے وہ بہت خطرناک ہے
جی جی جی جی میم ارے میڈم جی آپ بالکل صحی فرم آ رہی ہیں دیکھیے ہم اور اس کے ذریعے سے دیکھو ہم چھوٹے موٹے بیوپار بھی چلا سکتے کسی کمپنی کا ایڈ دے کے ہم اس کو بیچ بھی سکتے ہیں بتا بھی سکتے ہیں یہ سب کے ساتھ یہ فری واشنگ پاؤڈر کے ساتھ یہ فری اس کو لےجے یہ
بہت سہولیت ہو گئی ہے جو دیش میں ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہم ان سے فیس ٹو فیس بات کر سکتے ہاں جی
سامنے ہم بھی اپن بھی بات کر سکتی ہے تو دیکھیے نا وہ آج کل دیکھیے سب سے بڑی چیز ہے نا میم تو اس میں ہوم ڈیلیوری والی چیز ہے
ہوں
دیکھی کوئی بھی چیز ہم کو یہاں سویدھا پہل گھر بیھ مل جاتی ہے پہلے ہی ایسا ہے کہ جانا پڑتا تھا
ہاں
اور ایسا نہیں تھا کہ مطلب ڈلیوری والی بات اب تو ہر چیز کر بیٹھی سوھا اور اس کا اس سے ٹائم بھی بچتا ہے کم بھی پیسے سے خرچے ہوتے ہیں ٹائم ہی بس
وہ تو ٹھیک ہے ایک نقصان اس میں بھی ہے ہوم ڈلیوری میں جو شاپ کیپر دکاندار ہے نا ان کا کام کم ہو گیا ہے
جی جی جی آپ نے بالکل ان کی محنت چن گئی
کا ہاں جی ان کا کام کم ہو گیا ہوم ڈلیوری کی وجہ سے
جی جی ویسے بھی دیکھیے ہم ایک عام جنتا دیکھیے عام ناگرک ہے اس کی کوئی سن نہیں رہا راجنیتی کے اندر کہیں پر بھی کسی سماج کو چھینک دیا جاتا ہے تو اپنی آواز کیسے رکھے گا ایک سوشل میڈیا کے ذریعے سے تو رکھے گا
بالکل
ہاں تو یہ ایک یہ بھی تو اس کا پہلو ہے
اب یہ دیکھوجنتر منتر پہ جو ہو رہا ہے دللی میں وہ بھی آج سوشل میڈیا مڈ کی وجہ سے کتنا ایک دم سے پھیل گیا وائرل ہو گیا
بالکل بالکل ہاں ہاں ہاں بالکل اور دیکے اس کی دیکھی مڈم جی اس کی سب سے دوسری یہ بھی خاصیت ہے کہ یہ غلط بھی بہت نگیٹو بھی بہت پرباب دیکھتا دیکھو کسی کی کسی کے ساتھ میں کسی کا فوٹو سیٹ کر کے
ہوں ہوں
فلانا کسی کے ساتھ کسی کا فوٹو جونٹ کیا یا کسی کی سر پر کسی کی گردن سیٹ کر دی
یہ تو ہے
اور اے آئی سے بہت بڑی چیز جنریٹ ہو رہی ہے نا آج کل ہاں تو وہ یہ چیز سب نیگیٹو پربؤ پڑتا ہے نا تو ان چیزوں سے کیا ہے کہ آج کل کی جو نیو ئرریشنر بہت ختم ہو رہی ہے
بہ ج
سوشل میڈیا
نیو جنریشن مطلب یہ کی غلط سائڈ زیادہ جا رہی ہے
جی جی
سوشل میڈیا سے
پہلے بچے کتنے پڑھتے تھے اور وہ کرتے تھے اب آج کل تو ہائی اسکول میں سے تھیلا پھینکا بچلہ مہگا اور سیا موب لیا ٹوینٹی فور اورس ریلس ریلس گھنٹے ریل سے دیکھتے رہتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ان
چھوٹا سا ہے تین سال کا پوتا میرا وہ وہ موبائل کے بغیر روٹی نہیں کھاتا
جی جی دیکھیے کتنی بڑی بری عادت ہے ان کو تو ایسا تو آپ تو پڑے لیک آپ تو کوتے یہ چیز ج ہاں جی جی جی یہ چھوٹے بچوں پر پرباؤ ہے بڑے بچوں پرہ بھی بہت بڑا پرباؤ پڑتے ہیں جیسے وہ اچھی شکچھا پانے کی جگہ پہ غلط شکچھا بھی پراپت کرتے ہیں جیسے کروم کا یوز کرنا جیسیے بہت ساری جو غلط شکشا ہے ان کو یوز کرتے ہیں وہ ا عمر کے حساب سے کشور و بچتا م جی سا بچہ ہوتا ہے بس یوز کرتے ہیں پ تو اسی لیے تو وہ اس کے غلط بھی پرباؤ دیکھنے کو ملتے ہیں ہے نا تو ہم کو ان چیزوں سے کیا آئے گی جس اس کا ہم اپیوگ اتنا ہی کریں جتنا ہمارے اپیوگ کے لیے
ا بھیی اوک لی ہے بالکل جی بالکل
نہ کہ اناوشک
اوشک تو ہر چیز انوش ہر ایک چیز کی جو ہےوشکتا ہے وہ تو خراب ہی کرتی ہے ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں ہاں جی
اور اسی پر لگے رہتے ہیں لوگ سب سے بڑیز ہے اس میں دیکو زیادہ سوشل میڈیا چلان سے ہمارے آکھ کو گو سے ختم ہوتی ہے آپ کی عمر پہ جا جی جی آپ کی عمر پہ جا کے آپ کی عمر پہ جا کے تو ایسا لگے گا آنکھیں ہی دوسری ڈلوانی پڑے آج کل تو چودہ پندر سال بھی لک گ کو
بالکل چھوٹے چھوٹے بچوں کو چشمے لگ رہے ہیں
ہم کو بھی کم دکھنے لگتا ہے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے تو یہ چیز بھی ضروری ہے
بہت فرق پڑ جاتا ہے کھانے پینے کی چیزوں کا بھی آج کل کچھ فرق بہت پڑتا ہے پہلے ہاں جی پہلے شھ چیز ملتی تھی آج کل کوئی چیز ہے جس میں ملاوٹ نہ ہو ہر چیز میں ملاوٹ ہے ہر چیز میں ملاوٹ
جی جی بالکل آپ صحی بنما رہی ہیں جی
ہاں جی
جیبھی تو میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ ہر چیز اور سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ اس کہ نیگیٹو پہلو یہ بھی ہیں کہ کہ ہم کسی بھی چیز کے فیک ویڈیو بنا کے ڈال دیتے ہیں تو اس سے کیا ہے کہ فیک ویڈیو ڈالنے سے کیا ہے کہ کئی نیتا ہےئے جو
اچھی بھی نہیں تھا وہ بھی بدام ہو جاتا تو بدنام نہیں دیتا ہے وہ ایسی فیک ویڈیو بنوا کے ڈلوا دیتے ہیں ان کی چھبی خراب ہو جاتی ہے کچھ آج آج کل دیکھو بچے دیکھتے ہیں جیسے خونم پمپی وغیرہ جیسے سانگ سے سنتے ہیں تو ان کی عادتیں خراب ہو جاتی ہیں وہ ویسا ہی بننے کی کوشش کرتے ہیں تو کئی لوگوں جی بہت جی سوشل میڈیا بہت پڑا جیسے آپ نے دیکھا ہو کسی پل یا ندی کے پاس فوٹو لیتے ہیں بچے اور نچے کی طرف چلے جاتے ہیں وہ جان کا خطر بھی ہو جاتا ہے کئی لوگوں کو تو سیلفی لینا تو اسی سے سوشل میڈیا پہ سیکھ
وہ سیلفی کا تو آج کل ایک رواج سا بنا لیا انہوں نے سیلفی ہاں جی تو یہ نہیں نا دیکھتے سیلفی لیتے پیچھے پیچھے پیچھے ہوتے پیچھے کھائی ہے ہے
کی کیا ہے ہم کو ا کننے پہ بیٹھ کے لیتے ہیں ماشاء اللہ یہ چیز تو ہم کو میڈم جی خود کنٹرول کرنی چاہیے کہ ہم کو اپنے پریوار میں اس کا کم سے کم یوز کریں
ہاں جی
اور سمع سب سے بڑی چیز ہے ویری ویری امپورٹنٹ ہمارے سمے کو برباد کرتا ہے جو کتنا قیمتی سمے
سمے جو ایک بار نکل کے مڑ کے نہیں ملتا وہ
بالکل جی سمے دوبارہ نہیں آتا ہے دنیا دوبارہ آ جاتی ہے پر سمے دوبارہ نہیں آتا ہے
جب بھی تو میں آپ سے بول رہا ہوں گی کہ اتنا ہو سکے انا سوشل میڈیا کا ویو کم کریں ہے نا کہ ان چیزوں سے کیا ہے کہ دیکھیے بچار بھی غلط ہوتے یہ نہیں اس کا یہی بھی افیکٹ کرتا ہے آج جو جو بچہ دیکھے
وہ ویسے ہی بنے گا آج کل بچے زیادہ تر کی لڑائی مار دھاڑ یہی والی پکچرس زیادہ پسند کرتے ہیں
بالکل اور جو کچھ گندی ویڈیو دیکھیں وہ گندی بچ چار آیں گے اور جو پڑیں گے تو پڑے گی جیسے بچار آیں گے تو یہ تو اپنے پر ڈیپینڈ ہے
اب یہ تو کچھ ماں باپ پر بیٹ پنڈ رہے بچے کو اچھی لائن پر لے کے جائیں بگوان کے اس اللہ کے ساتھ جوڑے اس کو
جی جی اللہ تعلا کی رحمت ہو ہے نا جی
ہاں جی
تو یہ ہمارے تمہارے خود کے یہ وہ ہیں دیکھو ہم کو تم کو سب کو اپنے بچ کو سدارنا پڑھے گاان کی جو جو ہمارے بچ جو وہ بتانا پڑے گا اس کےکیا نگیٹو پہلو سے دور رہی ہے ا س گارا تو پہل یوز کریں نہ کہ نگیٹیو جی میڈم جی اور یہ چیزیں کیا آئے گی سب سے بڑی چیز ہے انسان کے جو من مانسک چیتن ہے نا اس کو ختم کر دیتی چنتن کی سوچنے سمجھنے شر کا چمتا ہے بہت زیادہ ختم کر دے کیونکہ دیکھیے جو جیسا دیکھے گا آپ ویسا ویسا کرنے کی کوشش کرے گا
جیسا دیکھے گا ویسا کرے گا پہلے کہ تھا جیسا ان ویسا من جیسا دیکھیں گے ویسا ہی بچے کریں گے
بالکل جیسا ماں باپ جیسے امی ابو دیکھیے جیسے امی ابو کریں گے ویسے ہی اس کی بچی کریں گ جیسے آپ کریں گے جیسے آپ کی بچی کریں گی یہس سے فرق پڑتا ہےے ہم کریں گ ہمارے بچے کریں گے تو یہ چیز کیایں گی آج کل بہت زیادہ سر دینے لگی ہیں
ہمم
پھر بھی یہ دیکھیے نا کہ ماشاء اللہ یہ انسانیت کے ناطے ہم سب کو ایک قدم اٹھانا چاہیے اور سب کو سماج کو یہی سمجھانا چاہیے کہ ان چیزوں سے
کوئی ککٹھے مل کر ہی کرنا پڑے گا اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا
جی جی کہ ہم کو سب اس کا سدپیوگ کرنا چاہیے جتنا ہو سکے اتنا جی جی جی آپ سے بات کر کے بہت اچھا فیل ہوا میڈم جی کل ملتے ہیں تھینک یو
ہوں
خدا حافظ
بھ